السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہلہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بان ٹھیک ہو
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان آپ بتاؤ گھر پہ سب ٹھیک ہے امی ابو بھائی بہن
بس دعا بڑھیا آپ سب ٹھیک گھر میں
الحمد للہ اللہ کا شکر ہے بھائی جان سب ٹھیک ہے تو بھائی جان آج میں آپ کو کچھ سوشل میڈیا کے بارے میں بتان چاہتا ہوں جیسے کہ سوشل میڈیا سے بینیفٹ بھی بہت ہے ررم فل بھی بہت ہے تو اس کا ایک چھوٹا سا قسطہ سنان چاہتا ہوں آپ کو میں جس کہ ہارم فل کے بارے میں اپ پہلے بولتے ہیں کیونک یوزفل کے بارے میں زیادہ تر سب کو معلوم ہے تام فل آپ کو معلوم ہوگا بھائی جان کہ جیسے کہ اپنے ابھی فون میں او ٹی پی وغیرہ آتے فرضی تو ان کو کلک کرنے سے اپنے اکاؤنٹ میں سارا پیمنٹ وغیرہ اٹ جاتا ہے
یس بھائی یس بھائی
نے یہ بھی دیکھا ہوگا اپن سوشل میڈیا پہ کسی کو بھیپ نے دیکھا کوئی بھی سوشل میڈیا کا غلط پوسٹ ڈال دیتا ہے گل گلوچ کرتا ہے یا پھر کسی کی بھی اے آئی سی پک بنا کے اس کے ساتھ اپلوڈ کر دیتا ہے کم سے کم اس کے ہز ہزار فالوورس ہوں گے ہیں تو کم سے کم اس کے آٹھ سو لوگ تو اس کو دیکھیں گے اس کے گھر والوں تک بھی ویڈیو فوٹو جائے گا تو اس کے گھر والے بھی پوچیں گے بھائی یہ کہاں سے کیا ہے نے کیا ہے نے تو کتنا بول لے گا کہ ابو امی یہ سب اے آئی ہے بٹ ان کی بات پھر بھی نہیں مانی جائے گی کیوں کیونکہ وہ پرانے زمانے کے آدمی ہے کیونک اب سشل مییا اگر نیا یوز چل رہا ہےبھی نیو جنریشن ہے بائی تو چین نہیں سجھ پائیں گے ا وہوگ آپ کو پتا ہے بھی جی جی بھائی جان سیکھ سکتے آپ کی بات ی بھائی ج لیکن فرڈ بھی اتنا چل رہا ہے آپ کو کیا بتاؤں میں جس بھی آپ نےیکھا ہو کہ آن لائن شاپنگ وغیرہ چلتی اس میں ڈسکؤنٹ چلتا بھی جیس کہ ایٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ س تو وہ کیا ڈسکاؤنٹ کی وجہ سے لوگ باگ چیزوں کو آرڈر کر دیتے ہیں ل ان سے وہ کیا پیمنٹ پہلے مانگتے ہیں تو کیا ان کو پیمنٹ ڈال دیتے ہیں پیمنٹ ڈالنے کے بع وہ کیا ان کا اکاؤنٹ بند کر دیتے ہیں بلاک کر دیتے واٹسپ پہس کوال پے سے وغیرہ سے ان کو اکاؤنٹ سے بلاک کر دیتے ہیں پھر ان کو پیس سے کھااتی ہے وہ توھر اس سے کیا دھوکا دڑی ہوتی ہے
ہاں نسک ہاں بھائی ہم سوشل میڈیا سے نہیں س سیکھ سکتے ہیں
جسے بچے بھی بہت سارے ہیں جو بھی ممی پاپا کا وہ امی کو کہتے ہیں کہ ہم فون د دو گا ہم پڑھیں گے پڑھائی کریں گے بٹو کیا فون پڑھائی گ نہیں لے لیتے وہ فون کو جا کے کمرے میں کنڈی لوک کر کے اندر چلانے لگ جاتے فون کو انہیں پتا نہیں سوشل میڈیا پہ ایک ایک دو دو ریلیں دیک کے ایک دو گھنٹے ریل دیک کے ان کا کیا مانتے تناؤ وہ کیا اس میں گھل جاتا ہے وہ بھی اس کی طرح ایک کرنے لگ جاتے ہیں جیسے کہ سوشل میڈیا پہ اگر کچھ گلا گلوز کر رہے بندے یا کچھ غط حرکتیں کرے تو بند بچوں پہ کیا برا اثر پڑتا چیز ہوگا تو بچے بھی اسی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں کبھی کبھی جو ماں باپ اپنے اممی ابوتے ہیں جن کو طور طریے تمیز سکھاتے ہیں تو وہ کیا ان تمیزوں سے الگ کچھ سیکھ جاتی ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے فالتو چیزیں فالتو باتیں اپنے م ابوت سے کیا وہ فالتو گرکتیں کرنے لگ جاتی جیسے کہ آپ نے معلوم ہوگا اس سوشل میڈ پہ انڈر ہم چیزیں چلتیئی جیس کہ گلا گلوچ ہو گ کچھ گندی بات ہو گئی کچ گی ویڈیو ہو گئی
ہاں
تو کیا ان کو دیکھ کے کہ اپنے اپنی امی ابو سے بھی اسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں بھائی جانو ساری چیزیں اور اس کی بہان آپ کو پتا ہوا کہ بھی اپ ایک سیکنڈ میں کسی کو کال کر سکتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کو دیکھ سکتے وہ کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے ہم اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں تو اس کا بہت غط یوز ہو رہا ہے بھائی جان کی کسی کو بھی کال کر کے دھمے دے رہے ہیں بلیک میلنگ کر رہے ہیں فوٹو ویڈیو کے ذریعے
ہاں بھائی اب مجھے بھی بولنا ہے نا کچھ یار کی خالی
جی جی بھائی ج فرمائیے
ب نہیں اس سے سیکھ سکتے ہیں ہم آن لائن کلاسز دے سکتے ہیں اور دنیا بھر کی خبریں ا جائے گا فورا مل جاتے ہیں اس ٹینٹ سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہاں اور بزنس کو پرموٹ کرنے میں بھی بہت مدد کر ہوتا ہے لیکن کچھ نقصانات بھی ہیں سب سے بڑا نقصان تمہارا نزدیک کیا ہے
جی جی بھائیاں بالکل سفر میں ماشاء اللہ جیے کہ آپ کو اس کا ب ہوں یوز فل بہت اچھا بھی ہو رہا ہے اسی کہ آپ معلوم ہوگا کہ اگر ہم کسی کو پہلے اپنا پریوار یا فیملی ممبر ماشاء اللہ سب سے دور رہتا تھا نا پہلے تو ہم اس کو کیا خط ل کے بیچتے تھے تو خر کیا پہ نہیں کتنے دنوں میں جاتا تھا اس کے بع لگ بھ لگ بھ آھ دس دنوں میں یع کہ ایک ہفتے میں خرچ جاتا تھا اس کے پس
ج
تو اگر وہ ریپلائی کرے تو وہ اسی چیز کا رپلائی کرے گا جو اپ اس کو لکھ کے بھیجا ہے تو اس کو اس کو آنے میں کم سے کم آٹھ دس دن لگیں گے ابھی زیادہ بھی لگ سکتے ہیں نا ایک مہیین
تو بھائی جان وہ ایک مہینے میں وہی خبر آئے گی جو وہ لکھ کے بھیجیں گے سے زیادہ اپ کچھ نہیں کر سکتے اب کیا آئی بات سوشل میڈیا سے یہ ہے کہ ہم ان کے کو ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں جتنے سوال ہو اتنے سوال کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں باتیں کر سکتے ہیں ان کو ویڈیو کال کر کے ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے کیا کر رہے ہیں اور کس حالت میں ہے
ہاں بھائی
بہت ساری چیز چیزیں بھائی ج جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا آپ بھی کالج پڑے ہوں گے میں پڑھا ہوں ہوں کو اپن جس کالج میں جاتے ہیں اپنے ٹیچر ہوتے وہ اپنے کو ایک بار سجھا دیتے ہیں کوشچن آنسر وہ دوسری بار سمجھا دیں گے بھائی جان دیکھو تیسری بار نہیں سمجائیں گے وہ بار بن کو وہ یہ کام نہیں ہے سمجھنا نہ سمجنا اپنے اوپر ہے تو ہے تو سوشل میڈیا یہ ہے بھائی جان کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے جیسے کہ یوٹیوب ہو گیا ہم یوٹیوب پہ وہی چیز ہم ایکار بانی دو بانی دس بانی بیس بانی ہم ہزار بار وہی چیز دہرا سکتے دھ سکتے ہیں اسے سیکھ سکتے ہیں یا ت جی جی بھائی جان یہاں تو جیسے سیکھنے کی بات رہی نا بھائی جان توبھی آپ کو معلوم ہوگ کہ سوشل میڈیا پہ بھی جیے یوٹیو ہو گیا ان پہ فری کلاسز چلتی ہے اھی آن لائن
ہاں بھائی ہاں بھائی تمہاریےساب سے اسٹوڈینٹس کو سوشل میڈیا کتنا استعمال کرنا چاہیے
بھائی جان سوشل میڈیا بھی استعمال کرنا چاہیے بٹ ہر ایک چیز کی لمٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ بھائی چوبیس گھنٹے پڑھنے سے ہی انسان سکسیزفل نہیں ہوگا اس کو مینٹلی ڈسٹرب ہوگا وہ کم سے کم وہ اپنی انرجی بھی لے گا
جی
اپنا ہر کام کرے گا تو بھائی جان چوبیس گھنٹے پڑھنے بیٹھے گا تو اس کا وہ اپنا جو مائنڈ ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا اس کا بہت برا تو چوبیس گھنٹے بھی اویلیبل نہیں ہے بھائی جان جیسے کہ آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لو جیسے کہ ٹائم ٹیبل بناؤ آپ کھے کا پینے کا نہانے کا دھونے گ کا ان کا ٹائم ٹیبل بناؤ پڑھنے کا ٹائم ٹیبل کابھی مت بنانا ہے کیونکہ پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا پڑنے کا ٹائم ٹیبل کب نہیں بنانااہے باق چیزوں کا کھے کا ٹم ٹیبل بنا لو گومنے کا ٹم ٹیبل بنا لوڑ اور جیسے کہ کھ اور کا ٹائم ٹیبل بناؤ لن پڑھنے کاٹائم ٹیبل بنا بناؤ جب آپ ان جی جی بھائی جان
بھائی میرے خیال میں سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سیکھنے کا جذبہ رکھتا ہو تو وہ آن لائن لیکچر ایجوکیشن ویڈیوز لینگویج کورس اور پروفیشنل اسکلس بالکل گھر بیٹھے حاصل کر سکتا ہے اور اب اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہیں یہ بات بالکل درست ہے لیکن اب خوش کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سوشل میڈیا کا استعمال صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں
ہ
اور اتنا زیادہ وقت ریلز اور شارٹس ویڈیوز دیکھنے گزر لیتے ہیں کہ انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ گھنٹے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں جس سے پھر ہماری آنکھوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت سب سے زیادہ ڈسپلن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اگر وہ ہ تھوڑی دیر بعد نوٹیفکیشن چیک کر رہے ریچج تو اس کی کنیکشن پڑا یہاں دونوںودوں
جی بھائی جناب بکل سر فرما فمائی بھائیان جی بائی جن بولی نا
بائ پرائیویسی بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے اگر ہم ہم پ پرسنل انفارمیشن لوکیشن ہے پاسوورڈس کسی کے ساتھ شیئر کر دے تو اسکیمرس اور سائبر کرمنلس اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اسی لیے ہر یوزر کو اسٹرانگ پاسورڈ رکھنا چاہیے توٹ کا ویریفکیشن اور کرنی چاہیے ہاں بھائی اسی لیے اگر ہم سوشل میڈیا چلے تو ہمیں بہت سے بہت خیال رکھنا چاہیے بہت سارے ایسے لاپڑے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر جو پھر ہمیں سائبر کرائم کا
م میں پور کر
جی بھائی
جی بھائی جان آپ بالکل صحی فرما بھ جان جیس کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو معلوم ہے بھائی جان سوشل میڈیا بہت اچھی چیز ہے اس میں سے ہم انکم بھی کما سکتے ہیں اپنے پارٹ ٹائم جاب کا پیسہ بھی یا پھر کچھ خرچے بھی نکال سک ہیں اپن جیسے کہ بھائی جان تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا یہاں پہ آن لائن کلاسز چلتی ہے ہاں بائی جان وہ آن لائن کلاسز چلتی ہے وہ صح پڑھاتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو پڑھتے ہیں نا ان کو صحیح پڑھاتے کیوں کیونکہ وہ ٹیچر بھی جانتے ہیں کہ کچھ بچے ہوتے جو ا افورڈ نہیں کر پاتے کلاسز جس کی فیس زیادہ ہوتی ہے کسی کا بجٹ نہیں ہوتا اتنا تو بھ کیا کرتے ہیں آن لائن کلاس ڈھونڈتے ہیں اپنا ایک اچھا ٹیچر ڈھونڈھتے ٹیچروں کو ملے گا اونلی و وب یعنی کہ پلیٹ فارم پہ تو ایک تو ٹیچر کا فائدہ ہوگا ایک تو اسٹوڈینٹ کو وہ فری میں پڑھا رہا ہے ایک تو اسٹوڈنٹ کو فری میں پڑا رہا ہے اوپر اس کے سب سے بڑھ رہا ہے اس کا جو منتھلی پیمنٹ ہے وہ بھی اس کو مل رہا ہے تو خدا نے ایچسی چیز کی ہے کہ وہ بچوں کو فری میں پڑھا ہے لیکن پھر بھی اس کو پیمنٹ مل رہا ہے
ہاں بھائی تو یہ تو بہت سوشل میڈیا اس دور میں اگر استعمال ہمیں کرنا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت مفید ہے
جی بھائی جب بالکل صی فرم ہے بٹ کچ لوگ ہو نا بھائی جان جو سوشل میڈیا جیے کہ رات رات بھر سوشل میڈیا اسکرول کرتے رہتے ہیں چلاتے رہتے ہیں ب چلاؤ انجوائے کرو انجوائے انجوائے کے لیے بنا ہوا ہی ہے بٹ ان کو لمٹ سے زیادہ یوز نہ کرے کیونکہ ایک تو ان کو لمٹس وزنے سے جو ان کی روشنی یعنی کہ جو ان کی ڈسپلے کے اوپر آتی ہے نا وہ اپنی آنکھوں میں جاتی ہے اس سے اپنے ہو گیا ایک تو ڈارک سرکل سرکل ہوتا ہے اپنا تناؤ ہوتا ہے اپنے کو رات میں نیند اچھی نہیں آتی اپنے کو بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے بیمارییاں ہو سکتی ہے بھائی جان اپنے کو تین چیزیں سے اپنے کو دھور رہین ہے بھائی جان مطلب کم یوز کر رہے ہیں رات کم یوز کرنا ہے سیدھی سی بات یہ ہے تو جتنا ہو سکے اتنا سوشل میڈیا سے دور بھی رہو اور اس کے پاس بھی رہو اتنا دھیان مت دو مطلب کہ اپنی پڑھائی پہ دھیان دو زیادہ تر سیدھی سی بات ہے
ہاں بائی بائی چلو
میں نے بتایا تبھی کہ کچھ ہارم فل بھی ہوتے ہیں کچھ بینیفٹ بھی ہوتے ہیں تو بھائی جان جسے آپ کو معلوم ہے بھی یہ آئی کا زمہ چل رہا ہے بھی کسی کے بھی گل کو ایڈ کر کے اس کے کپڑے ریموو کر کے سوشل میڈیا پہ اس کو بلیک میل کرتے ہیں اس کو کمنٹوں میں گالے بکتے ہیں تو بھائی جان یہ بہت گندی چیز جی یہ س نہیں کرنا چاہیے اگر سوش جیسے اے آئی ہے تو وہ اچھی اھی چیزوں کے لیے نا تو ان کو اچھا ا چیز یوز کرو
ارے پک سر راٹ پرس
تو بھائی جن یہ کہناا کہ سوشل میڈیا کا یز اچھی طریقے سے کرو غلط طریقے سے مت کرو ٹ خدا ن کااستہ کل کر آپ مین میڈیا ہے جو سوشل میڈیا اسکرول کرتی ہے چلاتی ہے تو جو بھائی جان آپ سے جو بات کی میں نے بھائی جان آپ ان شاء اللہپ سمجھ گئے ہوں گے آپ کو یہ دوسروں تک بھی پوچھا نہیں ہے بائی جان تو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ان شاء اللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی اب خدافظ پی امن اللہ بھائی
اللہ ح ا گگنا سے